السلام علیکم کیسے ہیں آپ جی بڑھیا سب کریت
آپ ٹھیک ہو اچھا بچھا ٹھیک ہے
سب بڑھیا جی خیریت میں ہے آپ ب
اور سناؤ
اور امی ابو کیسے ہیں آپ کے
اور سب ٹھیک ہے
بس میں اسی بارے میں آ سوچ رہی تھی کہ کھانے کی بربادی یزا یا یہ ایک بڑی مسئلہ ہے نا جس کی اثر ہمارے سماج اور ماحول پر پڑتا ہے
جی میم
بڑی ہی پریشانی ہے یہ ہمارے لیے اس سے ہمیں بہت ہی نقصان ہو رہا ہے نا ہماری صحت پر بھی پربھؤ پڑتا ہے واتاورن بھی اس سے دوشت ہو رہا ہے ہمارا نا
جی میںیم
ہاں جی ہاں جی وہ یہاں پہ اس کی وجہ سے نا پوری کی پوری آلگودی ہماری ہو رہی ہے نا
جی میں
ہاں جی آ بتائیے
جی میم
آپ کا کیا کہنا ہے کھانے کے بربادی کے لیے
جی ضروری ہے بھائی
وہی ہے نا کھانا جو ایک مطلب کھانا ہی کھانا ہی ہے جو اللہے کی ایک بڑی بڑی نحمت ہے اس کی ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے نا
بہت قدر کر کر چاہیے جی میں
جی یہ ہمارے سماج کے لیے ہمارے پریاورن کے لیے بہت ہی بڑا ایک نا اثر ڈالتی ہے ہمیں اس کی ذمہ داری سے ہمیں کھانے کا استعمال کرنا چاہیے
جی جی
ایک ہم اچھی خوراک پانے کے لیے ہم ک کتنی محنت کرتے ہیں اللہ تعالی سے کتنی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا کھانا ملے یہ ہے وہ ہے تو وہ اگر ہم اسی کی بربادی کریں گے تو پھر ہمیں کیا فائدہ
جی میم
ہاں جی
جی
وہی ہے میں آج کل دیکھتی رہتی ہوں ٹیلی ویژن پہ لوگ یہاں بربادی کر رہے ہیں روڈ پہ بھی دیکھی کسی نے ادھر کھانا پھینکا ہے یہاں پھینکا ہے
جی
بالکل بھی مجھے یہ سب چیزیں دیکتی نا جو یزا کا جیا کرتے ہیں نا مجھے ان پہ اتنی صہ آتا نا کہ ان لوگوں کو قدر ہی نہیں ہے کھانے کی اتنی بربادی نہیں کرنی چاہیے اس سے ہمیں بہت ہی نقصان ہو سکتا ہے
جی جی میں
ہاں جی
جی بہت قدر کرنا چاہیے کھانے کو
ہاں جی
جی بہت قدر کرنی چاہیے اس کو
ہاں وہی ہے نا فضول میں ہمیں نہیں اس کی بربادی کرنی چاہیے ہمیں سوچ سمجھ کر ہی پکانا چاہیے اتنا ہی کھانا چاہیے جتنا ہم کھا سکیں ہے نا
جی جی جی میں
یہی ہے کھانے کی بربادی ہوگی بھی کس فضول خرچی بے جہا خرچی سے بچنا اور کھانا بچانا ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے
جی میم
وہی ہمیں حلہ سے خوشنا ماننا چاہیے کہ ہم ایک اچھی ہمیں ہمارا دیا ہوا ہے ہم اس میں کام کریں ہم کھانے کی بربادی نہ کریں
جی میم
ہاں آپ بتائیے آپ کے کیا وچار ہے کھانے کی بربادی کے لیے
بہت ضروری ہے جو ہم کھانا ضائع کر رہا ہے ان کو بہت قدر کرنی چاہیے
وہی ہے نا
جی میم
وہیا اگر ہم کھانا بچائیں گے تو سماج میں مدد محبت اور بہتر ماحول پیدا ہوگا کھانے کا بیسٹ اسٹیج کرنے سے اچھا ہم کسی ضرورت مند کو کھانا دے دیں وہ کھانا کھائیں اس کی قدر کرے نا
جی میںیم
ہاں ہمیں کھانے کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بوک جی بہت سے لوگ
جی میں
ہاں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں بہت سے لوگ بھوک اور پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں
جی میم
ہاں اس سے کیا ہوگا اس سے ہمارے سماج پر ہی اثر پڑ رہا ہے ہمارا ماحول خراب ہوگا ہمارا واتاورن خراب ہوگا
جی
جی جی میں تو یہی کہتی ہوں کہ لوگوں کو کم برباد ہی زیادہ بچت اور خوشحال بوشیہ کی طرف ایک اچھا قدم ہے کہ اگر ہم کھانے کو چائےیں
جی میم قدر کرنی چاہیے کھانے کو
وہی ہے نا لوگ اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھتے ہیں بنا کے ایسے پھینک دیتے ہیں برباد کرتے ہیں اس کا کیا پربھؤ پڑے گا اس کا کوئی اثرات ہے
جی میم
ہاں اگر ہم کھانا بچائیں گے تو وہ ہمارے لیے ہی ہمارے مستقبل کے لیے یہی ضروری ہے
جی
اگر ہم نہیں بچائیں گے تو آنے والے سمے میں ہمارا مستقل بالکل خراب ہو جائے گا
ہلو
ہلو جی میم بولیے
ہاں جی ہاں جی بتائیے
جی میں بتائیے
اور آپ بتائیے آپ کا کیا وچار ہے اس کے بارے میں
ج بہت خیال رکھنا چاہیے کھانوں کو بچانے چاہیے
ہاں جی ہاں جی
جی
وہی ہے نا لوگوں کو اثر بھی نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے یہ کھانا ہے ہماری اللہ کی دین ہے ہمیں اس کو بچانا چاہیے اس کا صحیح طریقے سے یوز کرنا چاہیے
جی میم
وہ ہے ن
میں
اور بتائیے
اور ہم اور کسی سے کسی مطلب کی بات کریں گے
کس کے ریلیٹڈ
ہم جنگل سے بات کریں گے
کیا
ہم جنگلات میں بات کریں گے
کس سے
جنگلات پہ پیڑ پودے
کس پہ
جی جنگلات پہ
نہیں نہیں ابھی تو ہم کھانے کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں اور اس کی امپیکٹ ہاں جی ہاں جی
جی بولیے بتائیے
اور بتائیے آپ کیا آپ کے وچار ہیں ہمیں کیسے بچانا چاہیے کیسے بچوں کو بھی ہمیں سمجھانا چاہیے کہ ہمیں نہیں گیزا میزا کا اتنا کرنا چاہیے ہمیں اس کو سنبھال کے جتنا ضرورت ہے اتنی کھاؤ
جی جی میںیم
ہاں اور بتائیے آپ
جی بہت قدر کرنی چاہیے کھانوں کو بچوں کو بھی بولنا چاہیے سب کو بولنا چاہیے آدر کرنی چاہیے
جی جی وہیا ہمیں اس کو اپنی نا ذمہ داری اور سمجھداری رکھنی چاہیے کہ ہم کھانے کے بغیر آج کی زندگی کا کوئی تصبور مشکل ہے
جی میںیم
ہ نا
جی
بیا ہویا فضول فضول میں خرچہ نہ کریں فضول کی چیزیں نہ بلائیں
جی
ہاں اپنی جتنی خوراک ہمیں ضروری ہے اتنی ہی کرنی چاہیے ایسے اس کا بربادی نہیں کرنی چاہیے نا کیونکہ اس پہ ہمارا اثرات ہمارا ہمیں نقصان کرے گا یہ ہمارے لیے ہی مشکل ہے آنے والے سمے میں
جی میم
وہی ہے نا کھانے کی بربادی سے ہمارا جو پراکرتک کا ولسن ہے جو سنتولن ہے وہ بھی نقصان ہو جائے گا اور آلودی بڑے گی اگر ہم کھانے کی بربادی کریں گے تو اس سے ہماری الودگتی ہی ب بڑھتی ہے
جی
ہ اگر ہم کھانا بچائیں گے تو سمار میں مدد ہوگی نا محبت اور بہترین لوگوں کو سمجھائیں گے کہ بھائی مت یوز کرو کھانے کی بربادی نہ کرو کسی ضرورت مند کو آپ دیجیے جس کو ضرورت ہو
جی جی میں بالکل صحیح آپ کی بات ہے جی
اور فرمائیے
جی بالکل بات آپ کی صحیح ہے یہ کھانا بچانا چاہیے
ہاں ہاں زیادہ سے زیادہ کھانا بچانا چاہیے
جی میم
بی ہے نا گیزا یا میزا روکنا ہماری اہم ذمہ داری ہے
جی میم
کیوںک کیوںک ہر دانے کی اپنی قیمت ہوتی ہے
جی میم
محول کی آلودگدی کم کرنے کے لیے ہمیں کھانے کی بربادی کو کم کرنا چاہیے نا چھوٹی چھوٹی کوششوں سے ہی ہم اپنے معاشرے سے بڑا بدلاؤ لا سکتے ہیں
جی جی جی میم
وہی ہے نا نعمتوں کی قدر کریں بچ ہ بچت بنائے اور بہتر مستقلیب بنائے میں تو یہی کہتی ہوں کھانا بچانا صرف عادت نہیں بلکہ انسانیت کا پیغام ہے
جی جی میم
وہئی نا میں تو یہی کہتی ہوں کہ کھانا بچانا ہے ایک ہمارے لیے بہت ہی یہ ہماری ہمیں اس کو نا اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ میں لوگوں کو اس کے لیے شرور کے ساتھ استعمال کروں اور کھانا سماج کو خوشحال بنتا ہے
جی جی
ہاں ہاں تو اتنا ہی کھانا بناتی ہوں جتنا کھا سکیں
چیزی اتنا ہی کھانا بنانا چاہیے جتنا کھا سکتے زیادہ نہیں بنانانی چاہیے
ہاں بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ چلیے ٹھیک ہے پھر کریں گے آپ سے دوبارہ گپتگو خدا حافظ
خدا حافظ
اوکے
فون پریائی